ہلو
ہیل ہیلو السلام علیکم ورحمتۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اور بتائیے کیسے ہیں آپ
وعلیکم السلام ہاں میں
اور سبھی خیر خیریت سے ہیں
ہاں اللہ تعالی کا شکر ہے سبھی خیر خیرت سے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے کیسے ہیں
جی بہت الحمد للہ اللہ کا شکر ہے میرے اماں جان ابا جان بھای جان اپی جان سبھی لوگ بہت اچھے ہیں
ہاں ہاں بھائی ہاں تو اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی الحمد للہ میں نے کھانا کھا لیا آپ بتائیں آپ کو ہو گیا لنچ
ہاں ہاں میرا بھی ابھی ابھی ہو گیا کچھ دیر پہلے تو اب میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھ کہ بیٹھ کے بھی کیا کروں گا اس حالکہ اس اس سمے آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی آپ نے بہت اچھا سوچا علم بانٹنا اور لینا تو خیر بہت اچھی بات ہے
ہاں ہاں تو میں آپ کو بتا آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیسہ ہماری روزمرہ زندگی ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے آج کے دور میں مطلب کہ انسان کی بنیادی ضرورت جیسے کھانا کپڑے مکان تعلیم اور وہاں کے علاج سب پیسے کی مدد سے حاصل کیے جاتے تو مط اسی لیے پیسہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ خود مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایک ذریعہ ہوتا ہے تو پیسے ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے اور بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے تو اگر پیسہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نا تو یہ ان انسان کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے ہے نا
جی دراصل پیسے تو ہمیں اخرادات پورے کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے نہیں مت ہے بٹ پیسوں کو یدی ہم جتنی پابندی کے ساتھ یوز کریں جتنا جتنا زیادہ ہم پیسوں کو اس کی اہمیت کو بنائے رکھیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے بھی بہت بہتر ہے
ہاں ہاں بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مل کی پرورش پر پیسہ خرچ ہوتا ہے ہماری تعلیم ہماری صحت اور ہماری تربیت کے لیے پیسہ مطلب کہ درکار ہوتا ہے تو اسکول کی فیس کتاب ب یونفام اور دوسرے ضروری چیز لیک پیسے سے ہی حاصل ہوتے ہیں تو اس طرح جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ ہمیں خود مختار بناتا ہے جب انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو میں بھی اعتماد پہ ملک پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور اپنے اپنی ضرورت کے لیے بھی دوسروں پر کا مطلب کہ کم انتظار کرتا ہے ہے نا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اینڈ پیسہ پیسہ تو تو جی بولیے
آپ بتائیے کچھ
جی جی میں بالکل یہی بولنے جا رہی تھی کہ دراصل ممکن تو یہی ہے کہ پیسے بہت پابندی کے ساتھ خرچ کیے جائیں پیسے نعمت کی طرح ملے ہیں تو اپ اس کا جو استعمال ہے وہ بھی جتنا صحیح طریقے سے ہم کریں گے اپنے آج کو دیکھ کے اپنے کل کو دیکھ کے اپنے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے مستقبل کو سوچ کے آج کا جو ہمارا خرچہ ہے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے تو یہ ایک صحیح طریقے سے ایک اس کا استعمال ہوگا اور پھر اگر کہا جائے تو پیسے آج کی معاشرے پہ رہنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ ہر چیز کے لیے بہت ہی ضروری ہے بنا پیسے تو ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے بنا پیسے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہم نہیں دے سکتے بنا پیسے ہمارےلیے رزق کی کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم کھا پی نہیں سکتے ہیں گھر پریوار ہر چیز ہر چیز والا نے پیسے تو بہت امپورٹنٹ چیز بنائی ہے تو اب یدی ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ہی لیے بہت ہی بہتر بہتر ثابت ہوگا اور یدی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ ہماری اپنی ایک بھول چوک ہے جس کے لیے ہمیں ممکن آنے والے وقتوں پہ پچھتانا پڑے گا
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ لیکن پیسہ مطلب کہ کمانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے مان کے محنت لگن اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر کامیاب شخص اپ نے اپ زندگی میں محنت کی ہوتی ہے جو لوگ مطلب کہ ایمانداری اور محنت سے پیسہ کماتے ہیں ان کے پاس مطلب کہ برکت والا ہوتا ہے پیسہ برکت والا پیسہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سکون حاصل کر ہیں اور آج کل لوگ جلدی امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ مان کے غط راستتے کا انتخاب کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ غلط طریقہ طریقے سے مطلب کہ کمایا گیا پیسہ کبھی اصل خوشی نہیں دے سکتا اصل کامیابی ہرحال اور ایمانداری کے پیسوں میں ہوتی ہے ہے نا
جی اب یہ تو لوگوں کہ لوگوں کی منافق سوچ ہوتی ہے جو منافقت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں تو کچھ لوگ حرام راستے کو چوز کر لیتے ہیں حرام راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں تو وہ حلال پہ چلتے ہیں اب یہ لوگوں کی سوچ کی منافقت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں بٹ صحی تو یہی ہوگا کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں اچھا کمائیں اور پیسے میں پابندی رکھیں کچھ اچھے طور طریقے اپنے گھر میں سیکھیں سکھائیں اور صحی طریقے سے پیسوں کا استعمال کریں تاکہ وہ ہر طریقے سے آپ کے لیے فائدے مند رہے
ہاں ہاں تو مطلب کہ پیسہ ضروری ہے لیکن ہر چیز نہیں دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے نہیں خریدی جا سکتی مثال کے طور پر صحت محبت عزت دوستی سکون اور خوشی اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہاں اگر کسی کے پاس بہت پیسا ہو لیکن صحت نہ ہو تو وہ اپنی دولت کو پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس طرح مطلب کہ اگر کسی کے پاس مطلب کہ پیسہ ہو لیکن لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہو تو اس کے پیسے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے عزت اور اچھے کردار انسان کو اصل مطلب کہ مقام دلاتے ہیں تو پیسہ بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیسہ کمانا تو بہت لوگ جو مطلب کہ کماتے ہیں سب خرچ کر دیتے ہیں تو جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ پریشانی ہو جاتی ہے تو اسی لیے ہر شخص کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچانا چاہیے ہے نا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے پیسہ کمانا پیسہ بچانا اور پیسے کا صحیح استعمال کرنا یہ تینوں چیز دی کسی انسان نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا سٹیک طریقے سے اور ایک حلال طریقے سے تو اس کی جو زندگی ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اور آج کے لیے واقعی بہت خوش نصیبی سے بھری ہوگی اسے کافی خوشیاں ملے گی ایک سیف مستقبل ہوگا اور ہر چیز تو یہ تو خیر ایک ایک کلا ہے ایک ایک ذہنی طور کا سکون ہوگا اور بہت کچھ اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے پیسہ ہوگا تو رسک کے ذریعے اچھے ہوں گے اور فیملی کو آپ اپنے پریوار کو اپنے اب ابا جان اما جان بھائی جان اور سبھی بچوں چھوٹے بڑوں کو بہتر کر سکتے ہو آپ معاشرے کے لیے صد کاہ فطرہ ان چیزوں میں بھی آپ کافی اچھی چیزیں کر سکتے ہو
ہاں
تو بس یہ تو کمانا پیسہ خرچ کرنا اور بچانا
ہاں ہاں تو مطلب کہ مطلب کہ اب میں نے آپ کو بولا تھا کہ سیونگ مطلب کہ سیونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیونگ یعنی بچت ہمیں مطلب کے مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے تو اگر اچانک کوئی ضرورت پیدا ہو جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو مطلب کہ بچت ہمارے کام آ سکتی ہے تو اسی لیے مطلب کہ ہمارے ہمیشہ مطلب کہ معاشرات دیتے ہیں کہ پیسہ سمجھداری سے خرچ کرو اور کچھ مطلب کہ حصہ ضرور بچاؤ تو آج کے دور میں پیسہ مینیج کرنا بھی ایک اہم مطلب کہ سکل ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے ضرورت اور خواہش میں کیا فرق ہے تو ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر نہ کہ گزارنا مشکل ہو تو جب کہ خواہش وہ ہوتیى ہے کہ صرف دل چاہتا ہے ہے نا
جی جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح فرمایا
اکثر لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے انہیں مالی ملک کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنے مطلب کہ خرچوں کو کنٹرول کر کریں تو ہم بہتر مالی زندگی گزار سکتے ہیں ہے نا
بالکل درست کہا آپ نے اور میں آپ کے ساتھ بالکل رضامند دوں آپ کی باتوں پہ
ہاں ہاں آپ فرمائیں
بس آج کل تو بس یہی چیز ہے کہ سبھی اس دوڑ پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس نعمت کو کوئی ایسا ذریعہ مل جائے اللہ کی طرف سے کہ ہر کوئی کوئی گھر بیٹھے باہر ہر طریقے سے پیسے کمانے کے لیے ہی لوگ اپنے اپنے دماغوں کو چلا رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی رق کا ذریعہ بن جائے اینڈ آج کے طور پہ جو مہنگائی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہمیں اپنے پریواروں کے افراضات پورے کرنے میں بہت دقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج کے دور پہ تو سبھی اسی اسی دوڑ پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں کہاں سے ایک ایسا ویسٹ کا ذریعہ عطا کر دیا کہ جس سے ان کے گھر پریوار آ آسانی سے چلے اور ان کا فیوچر بھی سیف ہو اچھا مستقبل ہو پیسے ہوں گے تو ہمیں عام طور سے دنیا کی نب نے پرس نبے پرسینٹ چیزیں آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں کچھ چیزوں کو بنا چھو اگر چھوڑا جائے تو باقی چیزیں پیسوں سے آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہیں جناب
ہاں تو لاسٹ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا زندگی کا ایک اہم ضرورت ہے تو یہ ہمیں بہتر زندگی تعلیم صحت اور سہولیت فراہم کرتا ہے تو لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ ایمانداری محنت اچھے کردار اور انسانیت بھی ضروری ہے تو ہمیں محنت سے پیسہ کمانا چاہے سمجھداری سے خرچ کرنا چاہے کچھ حصہ بچ جانا بھی چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی چاہی چاہے تو اس طرح ہم ایک کامیاب متوازن اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ وعلیکم السلام